السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ٹھیک ہ لب ہ اللہک شکر ہے ہب نائ
جیک جی کھانا وغیرہ ہو گیا کل خوشی ہوئی سن کے کہ آپ اچھے ہیں کیاسح ٹھیک ٹھاک ہے
اور اپنا بتائیں تو آج آج ایک ہم بات بتے جا رہے ہیں آپ کو جو ہمارے کچھ دوستوں کے بارے میں ہیں کھ دوست ہو ہیں جو دو بلیے ہوتے ہیں
مردو ن ات کر تو جی
کچھ دوست سونے لگتا ہے کہ ہاں اپنے ہیں
گداردار
ہاں مگر وہ اپنی کہتے نہیں وقت کے ساتھ ا سب بدل جاتا ہے تو ویسے وہی کچھ دوست ہیں جو بدل چکے ہیں اب مطلب حد ختم ہو گئی ہے ان کی وہ ل کہ باتیکھی کہ کیا ہم بتائیں بھروسہ اٹھ جاتا ہے ان لوگوں سے
جی اب کیا کیا رہ ہے
لوگ سے بولنے تک من نہیں کرتا ملنے تک کا من نہیں کرتا کیا کریں ایسے دوست اللہ دشمن دے مگر دوست نہ دے اللہ کوئی دوس من دے ایسے مگر دوست نہ دے پہلے وہ دوست بن کے تب اس من جنے کاا اور دشمن تو پہلے ہی سے دشمن رہے گا مگر اللہ نہ کرے کوئی کسی کا تو
اللہ تعالی ہم لوگ کو ن کوفدار دوست اور اور اس کی اور ہم سے نعمت مچ میں سرے نہیں ہم لوگ اچھے دوست ہیں ب
تو اللہ سے بس یہی بھا ہے رہے گی کہ اللہ ا اگر وہ دوست تارا مطلب اگر اچھے دوست مجھے نہیں ملے تو اگر اچھے دوست نہیں ملے تو مطلب دشمن نہیں چاہیے تو بری دوست بھی نہیں چاہیے ج دوست جسے دو ہی ہو دوست جہ دو ہوں پر اچھے ہوں اور دوکے بعاز ہی تو ہ
جی جی مطلب آپ مطلب وہ آپ کے پاپا کی طرح ہے آپ کو مطلب سب ٹریٹ کرتا ہے سمجھاتا ہے سب کرتا ہے میں نے سنا ہے المار نام تھا اس کا
سنا ہوگا ہاں وہ بھی ہے مگر تھوڑا کچھ زیادہ ہی کیریکٹر میں گس جاتا وہ کبھی کبھی تو ہم بھی تھوڑا سا اس سے ہرسیی مذاق کر لیتے ہیں وہ بھی مگر وہ ہمارا دوست ایک وہ دو س ہمارا چنگاری کی طرح ہے اس کو ہلکا سا بھڑکانے کی دھیری رہتی ہے تو غصہ ہو جاتا ہے
جی وہ چنگار کسی دن شلہے میں بدل سکتی ہے تو آپ کے لیے بہت دقت ہو جائے گی
وہ دقت کبھی نہیں ہوگی بس یہ ہے کہ تھوڑا ہسی مزاق چل جاتا ہے جس میں وہ تھوڑا گفتا آ جاتا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے تمہارا بھ یہ یا پھر اس کی بات نہ مانو تو اس کو برا لگتا ہے اور تھوڑا
بہ رہا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں چھوڑیے یہ بتائیے کہ آپ جو نہیں ہے آپ کو گھومنے کا کہاں کا شوق ہے
بہت سی جگہ کا شوق ہے کہیں بھی جا سک گھوم میرا گھومنے کا بہت شوق ہے میٹر یہ نہیں کرتا کہاں جانے کا شوق ہے مگر گھومنا ہے بس کہیں بھی ہو
جی میں نے سنا ہے عیا ب میں آپ بہت چاہتے ہیں بکنگ پہ آپ وہ لوگ مطلب اب کار چلا کے لے جاتے ہیں بکنگ کے اوپر
نہیں نہیں ہمارا ایک دوست ہے المار نام کا تو ہم لوگ روز کبھی کبھی شام میں جاتے ہیں ہم لوگ وہی علییہ بولوبعمگ واک گ کرنے تھوڑا سا اپنی مطلب جی جی آپ الماس کے دوست ہیں ہاں ٹھیک ہے جی انشاء اللہ انشاء اللہ آپ ساتھ بھی جائیں گے ہاں سب ٹھیک ٹھاک آپ نے کھانا کھا لیا
جی کھانا کھا لیا تی کھا رہے تھے کل
ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں تو صبح سے بھوکا تھا سوچ رہا تھا اتنی ٹائم کا ڈنر نہ کروں گا مطلب کھانا نہیں کھاؤں گا تھوڑا سا وہ ہو جائے مگر پیٹ اتنا خالی تھا تو
نہیں تو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں دن میں اگر آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ نہ جو کھانا کاہے صبح ناشتہ کریے اس میں فائبر کھائیے پائپ ہے اس میں آ اس کا پیٹ بھرا رہے گا تو کیا کہتے ہیں آپ کو بہت بہت زیادہ لگتی ہوگی جی دیکھیے آپ اپنے ڈائٹ سے شوگر کو مطلب چینی کو ایک دم ہٹا دیتی ج ج چینی نہیں کھیں گے تو کو ب لنگنا بند ہو جائے گی صبح آپ اوٹس کا لیجیے دلیا کا لیجیے یہ سب میں فائبر ہوتا ہے یہ سب آپ کو پیٹ کو بھرا رکھیں گے دن میں آپ کو بھوک لگے گی دن میں آپ کو بھوک لگے گی لیکن اس کو آپ اگنور کریےا ہم لو بورے ماری بھوکھی نہیں لگی ہے پھر مطلب اپنے آپ کو مطلب لو بنائیے گا
جی جی ہاں انشاء اللہ ایسے ہی ہوگے شوگر کو ایک دم لائٹ سے نکال دیں گے اور کیا کہتے ہیں ڈائٹ کریں گے ہم کو پتلا ہونا ہے کیکہ ہمارے
کلاک لگاؤ دس کلاک
کیونکہ ہمارے قریبی میں شادی پل یہ
اب دیکھیے میں نے میں نے دن میں کھانا نہیں کھایا ہے اب میں مطلب ایسےی کھائی لے رہا ہوں
جی جی جی تو میٹھی دیے گ ای نارملی
ٹھیک صحی بتاؤ
تو اس میں تو شوگر ہو سکتی ہے اس میں شوگر ہے بھی آپ کھائے سنیے سنیے سنیے تو اچھا ج سمے آپ یہ بتائیے جیسے ہم بنا چینی کی چائے پ تو اس سے تو کوئی وہ نہیں ہوگا
میں کوئی دقت نہیں ہے
اس میں تو کوئی دقت نہیں جیسے ہم ڈیلی صبح بنا چینی چائے پییننے کوئی دقت تو ہے نہیں
نہیں نہیں کوئی دقت نہیں ہے
اچھا تب مسئلہ کیا ہے نا ہم کو چین ہم کو چاہائے بہت تو ہم کو چائے صبح چاہیے ہی چاہیے
ہوں
ج تو اس لیے سوچ رہے ہیں کہ چائے پینا ہے تو مطلب اس میں چنیی شوگر رہتی ہے تو اگر شوگر ہٹانی ہے تو کم یا یہ کر ل کہ بنا چینی کی شوگر کی چائے پیے یا پھر چاہی د آپنی ہے نا ڈائٹ پلان میں سے دو ہو سکتا تو ہم نے کیا ڈسائڈ کیا ہے خالی چائے سے شوگر ہٹ ہٹائیں گے چائے نہیں ہٹائیں گے شوگر ہٹائیں گے اس و سے
میں آپ کو ایک بات بتاؤں آاد بہت سے لوگ کو بہت چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اب آپ کو دبلا ہونا ہے س وہ سنگرش کرنا پڑے گا کہ دیکھیں کچھ دن آپ اوائڈ کریں ایک ہفتہ تک اوائڈ کریں اس کے بعد ان شاء اللہ پڑ جائے گی چائے آپ مطلب پینا بند ہی کر دیں گے بل صبح اٹھتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی مطلب تھوڑی پی ہے
جی آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم کو جی جی آپ یہ بتائیں ہم کو وہ والا پاؤڈر کب دیں گے وہی ڈائٹ
ارے وہ تو رکھا ہوا تھا یار دین بول گ
جی تو انشاء اللہ آج تو پکا دے دیجیے گا
میں بھی بول کرے پٹی میں سے
وہ بھی ہم بول گئےے اس کو بھی نکال لیں مست جگ سم میں ڈوری نہیں تو ہم نےسوچا تو بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا میرے سے
میں نے ڈوی لگا لیجیے گا
جی جی انشاء اللہ چلیے آج شام میں میں تو آپ ہم کو دے دیجیے گا پاؤڈر کیونکہ میرا مین پاؤڈر ہے اس کو پی کے تھوڑا سا ڈائٹ پلان کرنی ہے مطلب اپنی صحت کے اوپر دھیان دینا زیادہ کیونکہ اب مجھے پتلا ہونا ہے کیونکہ ا میں اس اس شیپ سے بہت وہ کہنا
پھر تو میں بھی ہو چکا ہوں لیکن میں سر بتاؤں میں نے تین دن کیا کہتے ہیں تھوڑا مطلب احتقیاط کیا تو میں مطلب پتا نہیں کی مجھے تھوڑ لائٹ فیل ہو رہا ہےطلب مط پیٹ ویٹ تھواطلبجھے لائٹ ل رہا ہے اچھا ل رہا ہاتھ کی امومر تھوڑا ہلکا لگ رہا ہےجھے
جی جی انشاء اللہ ہوں گے آپ بھی ہوں گے آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسے آپ کو جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسے ہی آپ کو کامیابی ملے گی ان شاء اللہ ایسے ہی آپ سنگھرش کیجیے
جی صحیح فرمایا آپ نے اور مجھے میری اللہ تعالی سے دعا ہے جو خالی مالک ہے اللہ الحمد للہ دہ جال وسلمین اللہ کا بہت شکر ہے اس کو سلمان بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتتی بنایا اور انا سب کچھ رہنے کو دیا کھانے کو دیا نشرداگر ڈالم اللہ مالک ہے خالق ہے تمام جوہانوں کر رہا پ میرا مالک ہے آپ کا مالک ہے آدم کی ساری نسل کا مالک دو چاؤوں کو دو پائیر پہ چلنے وال والوں کا مالک چ پیر پر چلنے والوں کا مالک ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق پانی کی مخلوقنے والے رگنے والے تیرنے والے لنے والے تھانے والے پڑھنے والے ہے والے ابر اللہ بادشاہی نے کہا ب ہی وکیل
جی آپ نے بہت بہت جی آپ نے بہت ساری بات سے ایک زبان میں ک دی اور بہت سی بہترین بات چیزو اس سے ہم لوگ کو مجھے بہت سیکھ ملی ہے انشاء اللہ یہ سب وہ مطلب اور سی حدیثیں آپ مجھے بتائیں گے جس سے مجھے علم ملے گا ان شاء اللہ اور ایسے ہی آپ مجھے نئی نئی باتیں ع دین کے بارے میں بتائیں گے اور میری یہی امید رہے گی آپ سے اور کچھ آپ سکھائیں گے ہم کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور س س چیز ہیں جودان کوط فرمائی مگر ہم لوگ اس کو نہ دیکھ پاتے ہیں اور اس کو شکر ادا بھی نہیں کر پاتے تھ صحیح سے مگر پھر بھی ہم لوگ کو اللہ کبھی بوکا نہیں سونے دیتا اور کبھی نہ کبھی ال اور کبھی نہ ہم لوگ کا رشق بند کرتا ہے
ٹھیک ہے ان تو
کے گنا اتنے اتنے اتنے گنا ہم لوگ کے بڑ چکے ہیں تب بھی اللہ ہم لوگ کے اوپر مہربان رحیم و کریم المب کو ر عطا کرتا ہے فین کی نیند سلاتا ہے اور نیند تو آدھی ایک موت ہے تب بھی اللہ ہم لوگ کون اچھی سے اچھی نیند سلاتا ہے اور بنا کسی پریشانی کے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت بہت بہت کم ہے ہم ہم ہم مخلوق تو اللہ کا ج صحیح سے شکر تھا تک نہیں کر سکتے جی تو ان شاء اللہ اللہ بہت س شکرہ ادا کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گی ج اور لے ہم تو کو جو اتنا عطا کیا اس سب کے لیے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے اور جو بھی انسان آج غلط راستوں پر ہے جو دھوکے بازی کرتے ہیں اور تھوڑا دھوکا دھڑی کرتے کسی دوسرے کے ساتھ اللہ کرے اور سب کے ساتھ نہ کر پائیں وہ اور انہیں بھی اللہ ایک نیک راستے پہ چلا ہے اور ان نے انہوں ان کو بھی تین اور یہ اسلام کی علم علم عطا فرمائے میری تو یہی دو ہے میری تو یہی دعا رہے گی اللہ سب کو ہدایت دے اور سب کو دین راستے پہ چلنے کی توحفی کا تع فرم ہے نماز پڑھنے کی توحفی کا تع فرم ہے قرآن پڑھنے کی توفیق قرآن پڑھنے کی محبت ڈالنے دل میں نماز پڑھنے کی محبت ڈال دی اس کے دل میں
چلو ٹھیک ہے انشاء اللہ سے پھر بات ہوتی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام جی